اللام و علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام علیکم السلام کہیے کیا خیریت ہے
ٹھیک ہے اپنا بتائیے اپنا بتائیے ہ اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس ایسے ہی کام کر رہے تھے اپنا کام کر کے آرامہ بھی کیے رہے ہیں
ہ کیا کرتے ہیں
دکان چ نہیں نہیں دکان چلاتے ہیں نا
اچھا دکان چلاتے ہیں
ہاں
تو کیسا چل رہا ہے دکان
ٹیک ہی س
ہ سگار دکان ہے نا
ہوں
ہوں چلیے اچھا ہے
ہوں
میرا بھی ہے چوڑی کا دکان ہے سگار کا ہے
اچھا اور کیا کر رہے ہیں ہم
ابھی ہم جا رہے ہیں کھانا بنانے
ہ اچھا کھانا بنانے
ہوں
ہوں ہ کیا بنا رہے ہیں
روٹی
اچھا کبھی ہمیں بھی بلائیے کھانے پہ
آئیے کیا پسند ہے
وہ تو آپ جو بنا کے دے دیجے گا آپ سو کھا لیں گے ہوں
چلیے اچھی بات ہے اتنا بولے تھا
ہوں
ادھر ابھی موسم کیسا کیا ہے
ادھر کا موسم ابھی صاف ہے
اچ سر
چد تو د دک دکھ رہا ہے لیکن اگے گا ہی شاید تارا ہے دکھ رہا ہے
ہوں
ہوں
ادھر کیا بتا ہے ادھر تو بہت گرمی ہے
او
ہوں برسات ہے نا مس ٹائپ کا گرمی ہوتا ہے
ہوں ہوں
ہوں ویسے کوئی کیڑا وڑا بول رہا ہے کیا
ہوں کیڑا
پیرار اچھا
ادھر تھوڑا سا ک کھیت اور ٹائیفائڈ پورا کھلا ایریا ہے تو اسی چلتے چڑیا یہ سب کا آواز آتے رہتا ہے
اچھا اچھا
ہوں
ہوں ہوں اور ابو ہمیں ا سب کہاں ہے سب ٹھیک ہے سب خریعت سب
ہوں سب کی خری سب خیریت ہے اور امی ابو سب ٹھیک ہے آپ اپنا کہیے آپ کے ابو امی اور حال یہ سب کیسے ہیں ہلو
خ ہاں سب خریت ہے
ا ٹھیک ہے
میرا تھوڑا نساج ہے طبیعت
او اچھا
پھر بھی ایسا ہی میں کام کرتے ہی رہتے ہیں
ہوں اب کیا کر سکتے ہیں کام تو کرنا ہی ہے
ہوں کھانا پینا تو پکانا ہی ہے نا
ہوں
ہوں نہیں پکائیں گے تو بچے لوگ سب کیا کھائیں گے
ہاں
اور آپ کا چھٹے والے بھائی فیروز کے کیا حال ہے ٹھیک ہے وہ
ہوں پھر وہ تو ٹھیک ہے
ہاں کیا کر رہا ہے سلائی ولائی کر رہا ہے ابھی
ہوں سلائی آتا ہے اس کو وہی کرتا ہے پھر شام کاا ہے تو شام میں تو سلائی نہیں کرتا ہے آ جاتا ہے گھر میں
ا اچھا پڑھائی لکھائی چھوڑ گیا اچھا ہاں اس کو ہم دیکھے ہیں دکان میں رہتا ہے نا
ہاں ہاں
ہوں دیکھے ہیں فٹنگ وٹنگ ایک دو بار گئے تھے تو
ہوں
ہوں کتنا مل جاتا ہے پیسہ ویسہ
مل جاتا ہے اس کو سات آٹھ ہزار
چلیے
ہوں ہوں اپنا خرچ نکال لیتا ہے
ہوں چلیے اچھا ہے نا اپتنا کا اتنا وہ ٹھیک ہی رہے گا
ہوں
اور گھر میں سب لوگ مطلب کی کہ ہیں ا امی سب امم جان بھی ہے کہاں وہ گئی نہیں ہے کیا با کہاں نہیں گئی ہے بول رہی تھی نا کہ بوا کہاں جانا ہے
ہاں کہ تو رہی تھی لیکن ابھی تھوڑا سا اس کا ہاتھ میں چوٹ لگ گیا تھا تو اس لیے نہیں گئی ہے جائے گی کب کچھ دن میں بووا کو بول دیے کہ جائے گی
ہوں
ہوں
اچ چھ نہیں نہیں ٹھیک ہے ضروری نہ ہا نہیں جائیں گے تو یہ کرے گا کیا
ہوں
چوٹ کس کو لگل ہے بوا کے کی
نہیںائ نہیںائ امی ج ا کو کو
اچ شام کو
ہاں
ہوں
ہوں
اور اچھا اچھا امی کی اسٹون ہوا تھا تو ان کا دوائی کہاں سے چل رہا ہے
یہیں بغل میں ہمیں ہاں ہاں ہو ہومیوپیتھی کا ہی دوائی چلتا ہے اس کا ابھی
کنٹرول ہے
ہوں بول کہ تو رہی تھی کہ کنٹرول تو ہے اچھا سے ایک دم بغل میں ہی ہے برییا طرف کوئی ہے نا شنکر کلینک ادھر ہی
اچھا اچھا اچھا
دے ہاں دوائی وائی اور پتہ وتا کھانے کے لیے اور کچھ پینے ہونے والا بھی ہے
ہوں
تین چار گو ہے اور گولا گولا والا ہے
ا
اور تین چار ٹیبلیٹ بھی ہے تو کھاتی ہے بولا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دیر پہ کھاتے رہنا ہے کھانا نہیں بھی کائیں گے تب وہ کائیں گے تب کوئی دقت نہیں ہے دوا کانے میں
ہوں
ہ
ہم بھی کھائے تھے ہم تو وہاں پہ کھائے تھے
ہوں
ہوں سمیر ہاں ڈاکٹر سمیر ڈاکٹر انیں کے پاس سے سمیر ڈاکٹر کے پاس سے ہم دکھوائے تھے ہومیوپیتھی کایں ہیں
ہوں ہوں ہوں تب جہاں جس کو سنے گا وہی نا
ہوں کیا بولے
بول رہے ہیں یہی کہ جہاں جس کو سنے سنے گا وہی نا
ہاں وہ تو ہے ہے جہاں جس کا سنے گا وہیں نہ
ہ ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک ہے جائے گی پرسوںنر سو گھومنے با کا
ہوں
ہوں
اچھا ہے
ہوں
جانا بھی تو ضروری نہ ہے
ہوں ادھر کا موسم کیسا لگ رہا ہے ابھی
ابھی تو تھوڑا ہوا ہے بادل ہے لیکن ہا ہوا چل رہا ہے بارش نہیں ہو رہا ہے اب ہو جائے گا تو ٹھیک ہے بہان وہان تیار ہے
ہوں ہ
ہ دھان کے
ہوں
ہوں روپا آ جائے گا
ہاں ہاں روپ آ جائے تو اچھا ہے ہمارے یہاں تو روپ دیا گیا ہے اور ادھر بھلے ہی بارش نہیں ہوا ہے لیکن موٹر کا پانی سے روپ دیا گیا ہے
ہاں ٹھیک نا ہے ایسے برسے گا تو بڑھے گا ہی نا دھان آگے کیا
ہوں جلدی تیار ہو تو جلدی بکے گا ہ
ضروری نہ ہے کسان کے وہ ن ہے ہے روزی روٹی کھانا پینا کیا پڑھائی لکھائی سب اسی میں نہ ہے کرنا ہے
ہوں
ہوں
ادھر ہمارے اگل بغل بھی کوئی کوئی روپ روپ دیے ہیں دھان اور اور کچھ مکا روپ رہے ہیں
ہاں ہم لوگ کے یہاں تب پور رہے ہیں آجے لگل تھے اڑائی ہو رہا ہے
اچھا
ہوں
بنیا بھی لگائے تھے
کیا
کیا بنیا لگائے تھے لیبر کام کرنے کے لیے اکیلے نہیں نا بنے گا
ہاں اکیلے کہاں سے بنے گا
اکیلے کام کرنا ٹف نہ ہے
ہوں
ہوں
ہم بھی ویسا ہی کیے تھے
ہوں
ہاں
اچھا ہے ن کا دقت ہے
ہوں
ہونا بھی چاہیے سمج پہ ہو جا رہا ہے تو جلدی ہو جائے گا فصل
ہاں ہاں فصل جلدی ہوگا تو اچھا نہ ہے میرے لیے ہی
چ نہیں لیٹ ہونے سے تھوڑا دقت ہونے لگتا ہے
آپ بھی دیکھیے جلدی ہی تھوڑا سا